ہیلو
ہیلو
السلام علیکم جناب
السلام جناب اور بتائیے
اور سب خرییت
ہاں سب خری تھات
اور بتائیں دوستوں سے سب سے بات ہوتی ہے
ہاں ہوتی ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہے سب لوگ اللہ کی دعا ہے سبوگ
چلیے جناب تو آج ہم جیسا کہ ہمارے دیس میں جو بشٹاچار کو لے کر ہے اس پہ ہم ایک بات کرتے ہیں
اچھا
تو ویسے برشٹاچار کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے
مطلب برشٹاچار جو ہوتا ہے مطلب جیسے کہ کئی کاموں میں بنا وجہ کے بنا کام کیے پیسہ کو لوٹنا ایسا مطلب غلط کام کرنا کچھ مطلب غریبوں کو ستانا ان کی مطلب جو بنتی ہے حتے میں ان کو نہ دینا یہ سب بشٹاچار جیسے بہت زیادہ مطلب ہوتا ہے زیادہ تر تو پالٹکس لوگ یہ سب کرتے ہیں برشٹاچاری
جی
کچھ بتائیں گے آپ برشٹاچار کے بارے میں
جی جیسے برشٹاچار جو ہے ہمارے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کرنے والی ایک ایسی لنت ہے جو ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو آج یہ ہمر جو جو ہے زندگی کہ ہر صعبے یعنی ہر چھیتر میں مطلب منمانی کے ساتھ پھیلا ہوا ہے جب کوئی شخص اپنے کا غلط استعمال کر کے جذاتی فائدے کے کے لیے رشوت لیتا ہے یا بےمانی کرتا ہے تو اسے برشٹاچار یا بدعنوانی کہا جاتا ہے
ہاں صحی خبرا
اس خراب روایت کے پیچھے سے کئی اہم وجوہات ہو سکتے ہیں جیسے انسانی لالچ رات و رات امیر بننے کی خواہش اور ہمارے دیس میں کمزور قانون مجرموں کو سخت اور بروقت سجانا ملنا اخلا کے جواب جیسے سماج میں ایمانداری دینداری کی قدر کا لگاتار کم ہونا یہی سب کارن ہے ٹھوس کارن ہے جو کہ بشٹاچار کو اتنا زیادہ اثرات کرتے ہیں
ہاں
اورد
مطلب بھرشٹاچار اگر مطلب ایک نظریے سے دیکھا جائے تو یہ جتنے م مطلب جیسے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں امیر لوگ یہ غریبوں کے حق کو چھین لیتے ہیں آتچ روپ سے ہے نا
جی
ا جیسے کہ سرک کی کیا گمتی سرکار تو دیکھ نہیں سکتی نا پرتیک ویکتی کو اس نے دے دیا کہ اتنا اتنا سب کو ملنا چاہیے یہ نہیں دیں گے لگ کھان لیں گے ہم کو دیںے گاڑی لے آئیں گے ایسا ایسا سب اپنے پس کا غلط فائدہ اٹھائیں گے حک لگ رہا ہے یہی برشٹاچاری جیسے کہ اور اگر دیکھا جائے تو ملوگ جیسے کہ ہمارا ماننا ہے کہ اپنے ملک میں کچھ زیادہ ہی برشٹاچاری ہو رہی ہے خاس کرری سوت پردش میں کیوںکہ یہاں پر جن سنکھیا بھی زیادہ ہے
جی جناب اور یہ سب اس کار سے ہوتا ہے جیسے کہ جو عوام ہے عوام کا حکومت سے یہ بشٹاچار کی وجہ سے جو ہماری عوام ہے ہے اس کا حکومت سے عدلیہ بھروسہ اٹھ جاتا ہے اور ملک کا سرمایہ چند ممان اور رسوخ دار لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے اس کا سیدھا اثر ملک کی میت پر پڑتا ہے
ہاں صی کر رہا ہیں س
جس سے غریب طبقہ جلت اور بے بسی کی زندگی جینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور قابل نوجوانوں کا حق مارا جاتا ہے اور جس کے اندر مایوسی اور بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں
اس سے مطلب جو ہوتا ہے اپنے ملک کے آرتھک استتی پر بھی اور تھوڑا بہت اثر پڑتا ہے
جی جی
یہ سب آرتھک استتی پر ہی تو مطلب پرباؤ ڈالیں گے جیسے اگر ریاست ہمارے جو ہے ریاستوں کے گلیاروں تک جس وقت کھوری دوڑ دوڑ کر مطلب- یہ کام شہری کو جائز کام کروانے کے لیے بھی دفتروں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں- اور افسرساہوں کو جیبیں گرم کرنی پڑتی ہیں جس سے ان کو رشوت دینا پڑتا ہے- تو یہ سب ایک طرف سے- آرتک استھتی کو بھی کمزور مطلب جیس ترقی ہمارے دیش کی ترقی کو بھی ایک بادھا- بنا دیتا ہے-
ہوں نہر کی کھدائی روڈ کا بننا- کئی سرکاری مطلب جیسے ہوتے ہی سستھایں- کا نرماار جو ہوتا ہے مطلب اس سے ہم کو لگ رہا ہے جہاں تک- ففٹی پرسینٹ مطلب پچاس پرسینٹ ہی پیسہ لگتا ہے اس میں باقی تو سب- برشٹھ نیتاؤ لوگ کھا لیتے ہیں اس کو-
ہ جی -
اگر کھاتے نا تو ان کے پاس اتنی مطلب گاڑی اتنے آدمی اتنا- سب کیسے کرتے پیسہ ملتا ہے تبھی ن کرتے ہیں سیلری تھوڑو نا اتنا ہوتا ہے-
جی- ابھی دیکھیے اگر کوئی ایک بار مطلب- سرکار میں آنے کے بعد پھر اس کا دیکھیے ایک دم رویہ ہی بدل جاتا ہے-
ہوں
ہ تو یہ سب برشٹاچار کا ہی ایک کارن ہے-
ہ اور بتائیے کچھ برشٹاچار کے بارے میں-
ہ بشٹاچار مطلب یا ایک- بشٹاچار کے بارے میں یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ یہ صرف ایک قانونی جرم نہیں ہے- بلکہ یہ ایک سماجی اور- سماج کے طور پر مطلب ایک بڑا گناہ بھی ہے- سماج ہر شہری اور جمیر کو زندہ نہیں رکھے گا-
ہوں
اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا تب تک اس مرض سے نجات نہیں مل- مل سکتی ہے ہم لوگوں کو-
ہوں-
ہمیں رشوت نہ دینے اور نہ لینے کی عہد کرنا ہوگا تب- تبھی ہمارا ملک ترقی اور امن کا گہوارہ بن سکے گا -
مطلب ایسا بھی ہے جیسے کہ اس کو ختم پور روپ سے ختم بھی کیا جا سکتا- تا ہے یا نہیں
پر جی جناب ایسا تو نہیں کر سکتے کہ ایک دم سے ختم- چونکہ یہ ایک ادمی کے بس کی بات تو ہے نہیں-
ہاں-
عوام کے جتنے لوگ ہیں سبھی لوگ جب اپنا سہیوگ دیں گے- تبھی یہ سمبو ہوگا- اتنی آسانی سے تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہاں اگر ہماری- سرکار اس پہ تھوڑا ٹھوس قدم اٹھائے سزا نردھارت کرے اور- عوام کو بھی جاگرک- جاگرت کرے تو اس سے- کچھ حد تک مل سکتی ہے سفلتا-
ہاں مطلب پوری طریقے سے سماپت کرنا ناممکن- نہیں ممکن ہے لیکن ایک-
نہیں ناممکن تو نہیں کہہ سکتے- لیکن یہ ہے کہ مشکل ہے کافی حد تک مشکل ہے ناممکن کہنا تو- ٹھیک نہیں ہوگا
ہاں وہ ہے نا مطلب جیسے دیکھا جائے مطلب اگر کوئی اپنے استر میں کیمرا لگا ہوا ہے سرکار کے دوارا اگر وہاں پر وہ مطلب جو گوف نہیں لے گا تو مطلب گھر پر لے لے گا اپنے اس کے باہر لے لے گا اپنی مطلب اپنی چپراسی کو دلا دے گا کوئی مطلب کسی نہ کسی کی طرح سے وہ گھوس لے ہی لے گا
اس کی نجات پانے کے لیے اس سے نجات پانے کے لیے ہمیں جیسے ہماری حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ صفائیت لائے اور بڑے قانون نافذ کرے تعلیم کے ذریعے بچوں میں دینداری اور اخلاق کے جذبات پیدا کرنا بہد ضروری ہے جب تک ہر شہری اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرے گا تب تک اس مرض سے نجات تھوڑا ممکن ہے
ہاں صحیح کہہ رہا ہیں
اور بشٹاچار کا سب سے بڑا کار تو ہمیں لگتا ہے یہی ہے جو انسانی حرص ہے یا راتوں رات امیر بننے کی خواہش رات یہ ترقی اورنتی یہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے اچھے اور برے میں فرق نہیں سمجھ میں آتا ہے
ہوں
اور یہی اور تھوڑا جو کمزور قانون ہے یہ مجرموں اور اپرادھیوں کو سخت اور پر وقت سزا نہ ملنا
صحیح کہہ رہے ہیں
ممال میں ایمانداری اور دینداری کی قدر کا لگاتار کم ہونا یہ سب ایک مطلب اہم کارن ہو سکتے ہیں
صحیح کہہ رہے ہیں آپ
جناب
اور یہ مطلب یہ خاص علاقے کی بات نہیں ہے یہ پورے اپنے ملک میں اپنے ہی ملک میں نہیں ہے ہم کو لگ رہا ہے سارے ملکوں میں ایسا ہی ہوگا بس کہیں تھوڑا کم ہوگا کہیں تھوڑا زیادہ ہوگا
ہاں ہاں بس ایسا ہی انیس بیس کا فرق ہے باقی لگ بھگ سبھی جگہوں پر
کچھ جگہوں پر ایسا بھی ہے کہ سرکارے وہاں کی قانون جو ہے وہاں کا اس لیے تھوڑا کم ماترا میں ہو رہا ہے
کیونکہ مطلب جو انسان کا ایک ہوتا ہے ضرورت اس کو تو پورا کیا جا سکتا ہے لیکن جو اکچھا ہوتی ہے اس کو نہیں پورا کیا جا سکتا کسی بھی حدد تک
جیسے ہم اپنی جیوکا دپ جیسے کوئی بھی چھوٹا نوکری ہو کوئی بھی جیسے مطلب سرکاری دفتر میں ہے اگر کوئی چھوٹے پوسٹ پر ہے تو اس سے اس کی جیو‌ کا ٹھیک ٹھاک طریقے سے چل سکتی ہے بچوں کی پڑھائی وغیرہ حالانکہ اگر اس کو لگزیریئس لائف جینا ہے تو اس کے لیے تو بھائی اس کو غلط کام کرنا ہی پڑے گا
اور غلط کام کرنا پڑے گا بشٹاچار وہ بھی سنتوشٹ نہیں رہے گا برشٹاچار کرنے کے باوجود کتنا کما لے گا اگر اس کے بعد مطلب گاڑی کار خریدنے کی اوقات ہو گئی تو ہیلی کاپٹر خریدنے کی مطلب سوچ لے گا کہ اب یہ بھی خریدیں گے ایسا وسا مکیش امبانی کے پاس الین مس کے پاس اتنا روپیہ ہے تو وہ مطلب وہ تھوڑی بند کر دی ہیں کمانا ابھی بھی جاری ہے
جی جناب جی